السلام علیکم ٹھیک ہو ہاں اچھی سی گھر میں سب ٹھیک ہے اور ہاں میں نے چائے پی آپ نے پی
کھانا وغیرہ کا
ہاں کھانا تو ہاں کھانا تو کھایا اور کیا کر رہے ابھی کھانا کہاں کھایا نہیں ابھی کھانا نہیں کھایا آپ نے کھایا
ہاں
مجھے نہیں پتا آپ نے کھانا کھایا
ہے بھی مجھے بتاؤ کیا کر رہے ہو
جی ایسے
ٹھیک
ہاں اور آپ کیا کر رہے ہو
میں دیکھ رہا تھا فون مووی فون سے
کون سی مووی دیکھ رہے تھے
میں دیکھ رہا تھا ہاؤس آ رہے گا
اچھا میں تو ابھی آن لائن کلاسز دے رہی تھی فون پہ ہی
آن لائن کلاسز دھییک بس فون فون فون موبائل فون
ہاں ورنہ کیا لیکن تم لیکن موبائل فون کے نقصانات اٹھا رہے ہو میں تو فوائ دی میں تو تو پھر بھی فائدے اٹھا رہے ہو اس کے
پان نقصان کا نپ اٹھا رہا ہوں
سر آپ بھی اگر جوائن کرتے ہیں کلاسز آپ
میں تو دیتا ہوں کبھی کب موی وغیرہ بھی دیکھتا ہوں گیم بھی کھیلتا ہوں کللاسز بری
لیکن موبائل فون کے فائدے ہیں اگر آپ استعمال کرو گے نا اس کے فائدے ہیں بہت سارے دیکھو میں اسکول جاتے ہی نہیں ہ کیونکہ گرمی ہے نا بہت زیادہ میں اسی سے پٹتی ہوں
موبائل سے ہی موبائل کون ساہ
کلاس اسی سے دتی ہوں میں نے تو اس سے ایک سال پڑھا
ہاں موبائل فون کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں نقصانات بھی بہت زیادہ ہے
ہاں پہلے جب ہم فوائد دیکھے تو اس کے فوائد بہت سارے
فائدے
ہاں ہاں ہاں
موبائل فون رابطے کا سب سے تیز اور انسان احسان ذریعہ ہے ہے نا
ہاں
مطلب جب آپ مطلب جب پرانے زمانے میں موبائل وہ نہیں ہی تھا پھر ان کو لیٹ بھیجنی پڑتی تھی
ہاں سچ میں اور ان کو جانا ہوتا اور جب مطلب کوئی پرانے زمانے میں مرتا تھا نا گزرتا تھا جب کوئی ان کو مجھے لگتا ہے دو دو تین دن
ہاں اور کیا آج موبائل فون ہی ایک ہی منٹ میں فون یا میسیج
ہاں اور جب جب پچھلے زمانے میں شادی ہوتی تھی ن تب کسی کے گھر جانا پڑتا تھا انوائٹ کرنے آج اگر آپ دیکھو گے واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں انوائٹ لیٹر
ہاں وہ ایزی بھی ہوت
ہاں آسان اور ہم گھر بیٹھ کہ دنیا بھر کی خبریں سنتے ہیں کہاں پہ کیا ہوا اور رشتے داروں میں کیا حال چال ہے وہ
اس اس کے ذریعہ ہم کالز میسی میجز اور ویڈیو کال کر سکتے ہیں
ہاں ورنہ کہ اس کے ذریعے تو ہم ویڈیو کال بھی گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کسی کو جیسے کہ آج کل میں پڑھنے جاتے ہیں بچے باہر ہم ان کو ویڈیو کال کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہاں کیسے پڑ رہے ہیں وہاں
ہاں پرانے زمانے میں ایسا ا مطلب نا ایسے بھی مت نہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں انسان اپنے اپنے ساتھ ہوتا تھا
ہاں نہ کیا اپنی زندگی کے ساتھ مست ہوتا تھا جب ٹائم ملتا تھا تب رشتے داروں کے گھر جاتے تھے
آج اوپر سے اوپر سے آج کےلے سوشل میڈیا
ہاں
مطلب اگر ابھی بارملہ میں خدا نہ پہ رہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ایک حصے کا میں نیوز جائے گی سوشل میڈیا پہ
ہاں سچ میں یہ نہیں بالکل بھی نہیں
ہاں
پرانے زمانے میں تو لگ بھگ چار پانچ دن کے بعد پت چلتی تھی کون کیسے ہیں ہاں اں جاتے تھے پھر تب جب رشتے دار آگے سامنے ہوتے تھے ان کے گھر جاتے تھے پھر پہنچتے تھے ہال چال کیا وہاں بھیہ پتہ چلتی تھی کہ اس کو وہ ہے اس کو یہ ہے اس کی شادی ہے ورنہ کہاں پتہ چلتی تھی
موبائل فون سے آن لائن تعلیم حاصل کرتے ہیں اور معلومات انٹرنیٹ سے
زیادہ آسان ہو
اس سے پڑھائی بھی آسان ہوتی ہے نا
اں آج
پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا اگر ایک کوشچن پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا اگر یہ کویشچن نہیں آئے گا پھر کسی ٹیچر کو ڈھونڈنا ہوتا تھا مجھے دکھا ہوا ہے کوشن آج آج وٹیوب آج یوٹیوب ہے سب کچھ نکلتا ہے گوگل سب کچھ نکلتا
آج ا زمانہ آپ دیکھو گے آج کتنے یہ ایپس ہے چیٹ جی پی ڈی ہے گوگ گ ہے واٹس ایپ یوٹیوب ان پہ سب کچھ نکلتا ہے ہاں ہاں تہ کیا لیکن اگر آپ دیکھو ہو گیا اس کےے نقصانات بھی کتنے سارے ہیں
اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اور کیا
بچوں کےے تو بہت زیادہ نقصان دیکھو ہم سوچیں گے کہ ہم بچوں کو فون دیں گے وہ پڑھیں گے ہمیں نہیں پتاہ ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں فون پہ یا کیا دیکھ رہے ہیں وہ
موبائل فون کے زیادہ استعمال کے نقصانات بھی ہیں بہت سے لوگ موبائل فون کے آادی ہو جاتے ہیں نا جیسے جیسے میں ہوا ہوں
ہاں بہت زیادہ اسی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں دماغ پر اثر پڑتا ہے دماغ پ اثر پڑے سح بہت زیادہ اور آپ دیکھو گے بچے تب تک کھانا ہی نہیں کھاتے جب تک ان کو فون نہ ہو
اچھ
ان کو آج کے بچے جو بھی دیکھو گے نا آپ انن کو شیشہ لگا کے ہوتے ہے آپ کو پتہ
ہاں ہر ایک مطلب نا ہینڈ ہینڈریڈ میں سے سکسٹی پرسینٹ ب
ہاں میرے ایک کزن کی بھیٹی ہے جو میری بہن کی بیٹی ہے نا وہ اس کی جتنی بھرا ب جب وہ زیادہ میری کزن زیادہ باہر ہی ہوتی تھی اصل میں اس نے جب وہ پیدا ہوئے نا اس پھر اس کو ایک اپنا فون لایا
ہاں
وہ اب باہر ہوتا ت بزی کچھ کسی کام کے لیے اس نے بچے کو رکھا کہ فون ایسے ہی رکھا فون دیکھنے کے لیے آج وہ ہوئی ہے تین سال کی اس کے ماما اس کو اتنے سارے ٹیسٹ کرتی ہے کہ مطلب یہ متنا ہے بحری یہ متنا ہے یہ مطلب اس کو متنا کچھ پروابلم ہے لیکن وہ سب کچھ ٹھیک نکل رہا ہے اس کو جو اسکرین ٹائم رہا نا وہ اس کی وجہ سے بات ہی نہیں کرتی ہے
ہ ہ ہ آپ کو پت ہے اس سے کیا زیادہ ہوتا ہے زیادہ فون چلانے سے قیمتی وقت بت زیادہ وہ
ضائع ہو جاتا ہاں ورنہ کیا اب آپ وقت
تبادلہ تبادلہ ہاں تبادلہ اگر پڑھنے کے بجائے موبائل فون پر زیادہ وقت گزاریں تو ان کی تعلیمی
تعلیم پر اثر پڑ سک ہاں ورنہ کہ یہ تو ہوتا ہی ہے اس سے اس سے بہت زیادہ بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہے اپنی دیکھو گے اس کے جب ہم رات کو بولتے ہیں نا جب رات کو ہم سر کے نیچے فون رکھتے ہیں اس کے ریزز ہوتے ہیں مطلب وہ ہاتٹ کے ساتھ پرسوں بھی ایکے کی ڈیتھ ہوئی تھی یہاں
ہاں اور کیا موبائل فون کا زیادہ اس
آج کل بچے کو جب تک شام کو فون نہیں دکھائیں گے نا وہ سوئے گ کا ہی نہیں
بچے کو فون
ہ وہ بالکل بھی نہیں
اور کیا
وہ جو آپ کا کزن بھی ہے اس کو بھی شیشہ لگا
اور کیا دیر دیر تک سکرین دیکھ سے آنکھوں کی روشنی متاثر ہو سکتی ہے اور سر درد یا نیم کی کمی جیسے پیدا ہو سکتی ہے
آنکھیں کتنی مطلب نیلی پڑ گئی ہیں بچوں کی میری بھی دیکھو گے میری بھی کتنی ہوئی ہے میں بھی فون دیکھتی ہوں نا مطلب کبھی ٹائم کبھی پڑھ ہوں لیکن اس سے پت ہے اس سے رشتے داروں میں بھی ہمارا تعلق ختم ہوا
ہاں آپ کو پتا ہے میں نے کب شیشہ لیا ہے میں نے ایٹھ میں چلایا ہے
آپ کو بھی شیش ہے
کیا مطلب میں کبھی کبھی لگاتا ہوں گھر پہ باہر نہیں لگاتا ہوں
اچاٹھ جب ہمیں ایک اسکول میں لڑکی ت نا شیشہ لگا کے ہم پھر اس کو مذا بناتے تو ت ڈبل بیٹری ڈبل بیٹری
مجھےب بھی بولتی تھی اس اسکول میں ڈبل بیٹری ڈبل بیٹری
اچھا ٹھیک لیکن زیادہ نہیں چلاھے اب دیکھو گے کہ ہم رشتتے داروں کے گھر اب جاتے ہی نہیں ہمیں اگر شادی ہوتی ہے نا ہم ان کو فون پہ ہی بولتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ تو آ جاؤ آ جاؤ گے تو نہیں آ جاؤ پچھلے زمانے میں زار پار کرتے تھے پہلے اب آؤ اب وہ ہے ہمیں یہ ہے ہمیں جب تک آتے نہیں تھے تب تک شادی ہی نہیں مناتے تھے
تو کیا
ہاں ورنہ کیا یہ تو ہمارے لیے مشکلات بھی انی بہت زیادہ اور آپ
سوشل سوشل میڈیا کی غلط استعمال سے غلط ما ملامت وقت کا ضائع اور
ہاں سوشل میڈیا ہم جتنا چلائیں گے ہمارا بقت قت اتنا ضائع ہوتا ہے لیکن ہم خود کرتے ہیں ہمارے لیے یہ موبائل فون ایک مطلب اندازے سے پیدا کیا کہ یہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے
ہاں اور کیا
د ان پر ریلس گروتھ مووی کچھ اور دیکھتے ہیں اس سے اس سے جگہ دیکھتے ہیں پھر ہم وہیں گھومنے جاتے ہیں لیکن ہم اس سے فائدہ اٹھانا نہیں آتا ہے وہ ہماری غلطی ہے موبائل فون کی غلطی تھوڑی ہو سکتی ہے
ہاں اس لیئے ہمیں موبائل فون فون کے فائد حاصل کرتے ہوئے اس کے نقصانات سے بچ کی کوشش کرنی
ہاں زیادہ تر تو ہمیں بچوں کو موبائل فون نہیں دینا ہے بڑوں کو پھر بھی بڑے ہوئے ہیں ان کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اتنی لیکن بچ بچے جب اوپر اٹھتے ہیں نا انن کوو چکر جیسا آتا ہے ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوئی ہے میں جب خود استی نا اوپس فون جا کہ میں گر جاتی ہوں واپس مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے
ہاں وہ نا دو سیکنڈ کے لیے لگتا ہے
ہاں وہ چکر جیسے ہاں ہاں ب ل کیا مطلب میں جب بھی بیٹھوں گی نا فون چلانے پھر جب میں اٹھوں گی میں میں چور چوری اٹھتی ہوں جب مجھے گھر والوں میں چکر آتا ہے نا ان کو پتا ہے اس کو کس وجہ سے وہ مجھے بولتے فون کہ ب فون کی وجہ سے ہوا ہے تم چلو اور فون اچ
چلو ٹھیک ہے مجھے تھوڑا کام ہے میں آپ کو بعد میں کرتا ہوں بول ٹھیک ہے اللہ حافظ